السلام وعلیکم
والیکم
ہاں آ گئی نا میری جو پانچ ہے نا کال ہے تو وہ میری پینڈنگ ہے تو میں وہ ختم کروں گی پھر آپ ہی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہی ہے تو اسی پہ بات کریں گے
ہاں ہاں بالکل بالکل کیوں نہیں
اردو میں ہی ہیں
ہاں ہاں بالکل بالکل
میں بھی ٹھیک ہے اور سناو آپ ٹھیک
ہاں شکر اللہ تعالی کا بہتر ہو شکر
ابھی کیا کر رہے ہو
بس بیٹھا ہو
ہوں فرق ہو گئی
ہاں ہاں تھوڑی سی فرق ہے دوائی وائی تھوڑی کھائی دن میں بھی اور دوائی بھی لائی اور شام کے لیئے
اس بی اکئر کال آئے گی نا وہ ریسیو نہیں کر رہ الیون منٹس تک ضروری ہے کال کنٹینیو کرنی ہے
ہاں وہ وہ اس پے آرہا ہے
ہوں
ہاں
الیون منٹس تک یہ کنٹینیو کرنی ہے بات ہمیں اچھا مجھے بتاؤ اور دوائی کھای فرق ہوگئی
ہوں ہوں ہوں ہو گئی
ابھی کیا ہے اس کا یہ پروسیجر اس لڑکی کا کیا وہ کام
اوراں اس کو تھوڑا سا وہ پینڈنگ ہے ابھی اس کو دو چار پیج لکھنے میرے دوسرے بندے کو بولا وہ کرے گا وہ کیونکہ میں نے کیا وہ خود کرے گا وہ کتنا رہتا ہے اس کو وہ فنش کریں گے اپن اب اس پہ نہیں سر درد زیادہ اٹھا نا اسی پہ کیوں رکھنا ہے ٹینشن
ہم اپنے چائے پی
ہم ہم چائے پی چائے پی پر تھوڑا سا وہ ہوں
مما ٹھیک ہے
خود پر
لیڈی گئے تھے پھر آج کی
کیا بول رہی ہے فاطمہ
ڈیڈی گئے تھے کام کاج کے لیے
نہیں بارش تھی کیسے جاتا کل سے جائے گا شاید
اچھا ٹھیک کل موسم بتا رہے ٹھیک ہے
ہاں
کل سے موسم ٹھیک ہے
کل سے موسم ٹھیک ہی ہوگا بٹ تھوڑی تھوڑی بارش ہوگی
ہوں
ہاں
آ ان کو پھر سے ہوی ایکسٹینڈ چھٹیاں
ہاں
آپ نے سنا ایکسٹینڈ ہوگئی چھ
ہاں بچوں کی ہالیڈیز ایکسٹینشن ہو گئی کل اس بارشیں ہو کیی اور
جی جو کے ساتھ بات جی جو جی جو کے ساتھ بات کر رہی تھی میں کر رہی تھی نہ شادی وادی تھوڑا ڈسکس کر رہے تھے کچھ نہیں سحیح ہے وہ بٹر بھی ہے نا بات وہ ہاں ٹھیک ہے اس کو بولا
ہاں
اور کتنے منٹس ہو گئے ابھی چھ منٹ ہو گئے
اور چلو ابھی چل رہا ہے ساڑھے تین
امم مجھے پتہ ہے وہی اپلائی اچھا ابھی آپ بھی بیمار ہے
ایپلائی دو چار پانچ جگہ کرنا ہے دیکھ کے رکھا ہے کرونگا بٹ آج وہ ایپلاںی ادھر آپکو وہ اسس
میں بھی فارغ ہوجائے گی نا ٹھیک ہو جاؤ گی نہ اس کے بعد
آنکھ میں کھجلی وجلی ہو راچی بہت ساری امم
اب دن بھر بھی اچھے سے ریسٹ کرو
ہاں اب ابھی پانچ کال ایسی بھی کرو گی تو ہو جائے اس کو لگتا ہے کہ اس نے ا سی پہ وہ آپ کا ہی ویٹ کرے گی آپ یہاں سے کمپلیٹ کرو نا ایسے ایسے کر کے
اوہوں
آپ انہیں بولا تھا اس پہ ایسے ہی کریں گی او ٹی پی میں آیے گا وہ
مجھے بھی آج یہ نہ سوال میں نے کیا نہ مما سے پھر مجھے آئی سمجھ اس تو پھر میں نے سوچا یہ تو ٹھیک ہے میں تو خود سے کہا تو مجھے اوائڈ اوائڈ کر رہی ہے
گے ایلو کریں گے کیا وہ کیوں بولا تھا
موڈآف فارم نہیں اس میں یہ کر سکتے ہیں تو اس میں خالی یہ اس میں ٹاسکس نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے آئیں گے اس میں ریفریش کرنا ہے نا ایک دن کے بعد
تھوڑی وہ کسی کا باپ کی جاگیر ہے
امم
اس میں خود کر سکتا ہے انسان
اس کو پتہ ہے اصل میں میں نے دیکھا نہ اس تو اصل میں اپنا فائدہ تھا اس لیے بول رہی تھی مجھے پرسوں بول رہی تھی مجھے نمبر ایک دیو نمبر مجھے بولا میں کیسے دوں آپ کو یہ نمبر سب جگہ ہے میرا ریسٹورنٹ یہ والا مجھے دے دو نا یہ نمبر مطلب سیم ہی دے دو مجھے نمبر دے دو مجھے اس کو یہی نا اصل میں مجھے ایک چیز لگی خود غرض ہے ساری دنیا وہ مجھے اس لیے بھی بول رہی تھی شاید اس اس کا بھی پہلے فائدہ تھا نا اب اگر وہ مجھے کولے وغیرہ کرے گی اس کا خود کا بھی ہے نا فائدہ اس میں نہیں بات ویسے اس میں نہیں کرنی ہے تو دین مجھے لگا مطلب میں نے ویسا کچھ دیکھا اس میں اور میرا کر رہی ہے اوائڈ اس ٹائم بھی میں نے بولا کرے بو بولا ابھی میں کسی اور کے ساتھ کر رہی ہوں بات تو ابھی نہیں اس ٹائم بھی بولا کنٹینیوسلی مجھے کرنی تھی اوائڈ وہ یہ تو میں نے سوچا میں دیکھتی ہوں خود سے ہم نے پرسوں کی ہوتی نا ہم یہ انسان کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے خود سے بھی کر سکتا ہے انسان آرام سے ہے نا تھوڑا سا سیکھنا ہے بس باقی کیا ہے اتنا مس نہیں ہے ہوں ہاں آرام سے پتا ہونی چاہیے کہ کیا ہے باقی خود کر سکتا ہے انسان
ہاں
ہوں ہم کرتے ہی ہیں ویسے بھی کرتے ہی ہیں ہم بات ویسے بھی کرتے ہیں نا تو اسی پہ ہی کیا کریں گے تو ڈبل بینیفٹ ملے گا ہوں پتہ نہیں مجھے آج لیگس میں کیوں پین ہو گیا
ہمم ڈاکٹر بول رہا تھا اگر انسان کو بلڈ کم ہوتا ہے تو وہ دیکھنا چاہے کیونکہ کبھی کبھار
شاید یا تو مجھے یورین انفیکشن ہے یو ٹی آئی ہے اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے مجھے لیگس
ہاں وہ بھی ایک آرٹ ہے وہ وہ بھی ہو سکتا ہے
میں نے پکایا ہے خود ٹماٹر اور بیگن
کیوں
ہوں ماما کو آج تھا نا موڑ اس کو بہت اچھے لگتے ہیں ٹماٹر اور بیگن
اچھا دیدی نے بولا آپ خود ہی پکاؤ
میں نے خود ہی پکایا وہ
دیدی کیا بولتی ہو اور وہاں پہ
ہوں
ابھی کیا بولتے ہے آج کل
کچھ بھی نہیں میں کر رہی تھی بعد میں نے بولا یہ مہندی مہندی کا وہ یہ اور لہنگا کا بھی بولنا اب کرو گھر میں زیادہ مت کرو اب تم گھر کے کام سے ہی لگ جاؤ گی پھر آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا گھر کو کرو تھوڑا کم کم ہی باقی چیزیں جو ہے کمپلیٹ کرو جو ہلانا ہے وہ یہ سب کچھ شاپنگ وغیرہ وہ چیزیں کرو
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھ
رہی تھی کہ مہندی والی میں بھیجوں گا وہیں سے
ہوں ہمم ہمم ہمم
کون سی مہندی والی
کس نے بولا
آپ نے بولا نا
ہاں بھی وہ وہ دیکھوگا دیکھوگا میں بولتا ہوں ابھی اپ ہاں ہاں اب دیکھوں گا
اچھی لگاتی ہے
ہاں آپ کو کیا لگانی ہے اس کے ساتھ گھر پہ
کتنا لے گی
وہ دیکھنا پڑے گا
شبی سے بات کرو
کیا بات کرو
یہی مہندی کی نا اس کو پتہ ہوگی نہ
ٹھیک
پھر مجھے بتانا ہے نا مجھے اسی حساب سے کرنا ہے نا پھر
ہوں ہوں دیکھیں گے وہ ابھی تھوڑا رک جاؤ اس کا بھی میں ایک دو بندے ہیں ابھی ٹینشن والے
ہوں
اس کو کیا دس منٹ کال کر کے ڈسکنیکٹ اس کے بعد اور کریں گے کہ کنٹینیو نہیں کر سکتے
مجھے کرنی ہے نا یہ سبمٹ یہ کال گیارہ منٹ کے بعد میں کروں گی نا کٹ پھر مجھے وہ سبمٹ کرنی ہے نہیں نہیں آپ کو کچھ نہیں کر ریسیور والے کو کچھ نہیں کرنا ہوتا میں نے کیا آپ کو یہی مجھے وہ سبمٹ کرنی ہے پھر مجھے پندرہ منٹ دس ٹاسک
ایڈ کیسے کرتے ہیں دوسرے نمبر کو ایڈ
کون سا نمبر ایڈ کرنا ہے مطلب
آپ کا جو مجھے آپ کو کال کرنا وہاں دکھائے گا
ہاں وہاں پہ ہے نا ایرو گرین کلر کا تو آپ کر سک مگر تو آپ کر سکتے جب کو ٹاسکز آئیں گے تب کر سکتے ہو ابھی نہیں ابھی کہاں آپکو ٹسکس آئئے جب آپ کو ٹاسک آئیں گے تب آپ کو ریفریش کرنا ایک دن تھوڑا مطلب ویٹ کرنا کچھ ٹائم پھر آپ کو سائڈ میں ایک آپشن تھری وہ وہاں پہ اوپر لائنز آئیں گی لیفٹ سائڈ سے تو وہاں پہ آپ کو کلک کر کے وہاں پہ نیچے آئے گا اور فریش کا ایک آپشن اس پہ ریفریش کرنا ہے اس سے آپ کو لگے گا مطلب اس سے دکھھیے گا آپ کو ٹاسک آیا ہے کہ نہیں یہ بول دیں اس ٹائم نہیں یہ بول رہے اس ٹائم نہیں آ رہا ہے ٹاسکس ابھی نہیں آئیں گے آپ کو وہ ٹین ٹاسکس یا فائیو ٹاسکس آتے ہیں ایٹ اے ٹائم مجھے آئے نا پہلی بار
ہوں
ہوں
صیح ہے
ہوں
ساڑھے نو منٹس ہو گئے
ہوں
نائن پوائنٹ فائیو منٹ
کوئی بات نہیں میں میں خود سے دیکھوں گی نا لیوان جب ہو جائیں گے
شکر خداہ
اچھا مجھے بتاؤ یہ وہا زیادہ سردی ہے اس ائم
ہوں ٹھنڈ ہے اچھی خا سی
ٹھیک
اپ بستر میں ہی ہو ہاں بستر میں ہو
میں نے بولا تھا کہوا پینے کے لیے
پ پ آپ جیادہ نہیں پین م نہیں رہتا س ے عجیب لگتا ہے
مجھے پتا ہے اس میں نہیں نا موڈ ہوتا ہے کچھ کھانے کا مزہ نہیں آتا ہے
ہوں من نہیں لگ را زوخم کی وجہ سے کسی چیز میں بھی ٹیسٹ نہیں آتا ہے اور جو ٹیسٹ چیز
ہوں ہمم آج حمزا جان بھی گھر گ
ہاں یہاں پہ وہ کرتا ہے زیادہ وہ پران کی کیا کر سکتے ہیں
ہمم ہوں اور
بس شکر اللہ تعالی کا تین سیکنڈس اس میں
اچھا مجھے بتاؤ اس کچھ سبزی وغیرہ چڑھی ہے اس میں
ہاں اللہ
اچھا ٹھیک
کدو
ہوں ہوں نکالی کوئی
ایک دو پرسوں سے
چلو میں رکھتی ہوں میں کرتی ہوں پھر سے ٹھیک کیااوکے بائے اللہ حافظ